خیر و برکاتا ہو
وعلیکم السلام بھائی جان کیا کیا حال چال ہے سب خیریت ہے گھر پہ
الحمد للہ خیریت سے ہے اور جناب آپ خیریت سے ہو
ہاں سب بڑھیا خیری سے اور ابو میں-
اور آپ کے امی ابو سب کہ دیتے ہیں-
سب خیریت ہے دعا اللہ تعالی کی-
اور آپ نے چائے وغیرہ چائے- چائے بناتا ہوا ہے آپ کا-
ابھیاشہ نہیں ہوا ابھی مارننگ واک کے لیے آئے تھے گھومنے کےےگر سیر سے پٹا کر د تھوڑا-
الحمد للہ ماشاء اللہ آپ کیا بات ہے دیکھیے مارننگ واک کرنا- بہت اچھا ہے ہماری باڈی کے لیے بہت فائدے مند ہے ہماری باڈی جو فٹ رہتی ہے-
سو ہاں سواستہ ما پ درست رہتا ہے- ہے نا اب فزی کے لیے ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے-
جی- جی- جی بالکل صحیح فرمایا آپ-
آج تو باسا اللہ موسم بھی بڑا سہانا ہو رکھا ہے-
الحمد للہ ماشاء اللہ دیکھیے تو ہوائی ماشاء اللہ کیا- سف فائدے مند رہتی ہے بہت تندرست باڈی کو ایک دم فٹ رکھتی ہے اور اخ- اچھی تازہ ترو تازہ سانس ملتی ہے الحمد للہ مزہ آتا ہے سانس لینے میں صبح -صبح کی- صبح کے ساتھ
بالکل بھائی جان بالکل صحیح فرما رہے ہو اپ ہو رہی ہے بھائی جان آپ- آپ کیا کر رہے ہو بھائی جان-
جی ہم جو ہے ابھی ناشتہ وغیرہ کر کے چائے کا ناشتہ چائے کے ساتھ میں ٹوس کا استعمال کیا- اور جو ہے تھوڑا سے- چل رہے ہیں ہمیں جو ہے چائے کا ناشتہ بھی خالی پیٹ نہیں کرنا چاہیے کئی بار کیا ہوتا ہے لوگ باگ- خالی پیٹ چائے پی جائے-
ہاں وہ اس دس- دس نقصان پوہ چاتا ہے لیور کو نقصان پہنچاتا ہے کیونکہ اسمیں جمجیںم بہت زیادہ ہوتی ہے نا- جو جی بھائی جان-
جی فرمائیے آپ آن لائن اور آف لائن جو شاپ- ہے اس کے بارے میں آپ ہم بتائیے کہ آپ کون سا بہتر لگتی ہے-
ویسے میں تو زیادہ پریفر کرتا ہوں بھائی جان کی آف لائن شاپنگ کریں- آف لائن میں ہم یہ ہوتا ہے نا بھائی جان کہ ہم اپنے- کو ہاتھ لگاکر کوالٹی چیک کر سکتے ہیں کہ جس میں کوالٹی کیا ہے کپڑے کی- اور حا کیونکہ ہم آپ نے آپ نے نوٹس کیا ہو گا بھائی جان کی جب ہم آف لائن- شاپنگ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کوالٹی- کا کچھ آئیڈیا نہیں ہوتا ہے کمپنی کا مال بھی سکتے ہے نا- اور اس- اس میں ایٹ کی بارگینگ نہیں کر سکتے ہو آپ ایکپرسائز کے بو لےکے آپ کچھ- اوپر نیچے کر لو جو فکس ریٹ ہے وہ ہی دینا پڑتا ہے، نا- شوپ پہ جاؤ گے تمار-
جی دیکھیے آن لائن کے اندر کیا ہوتا ہے کئی بار- آن لائن میں جب ہم چیزیں دیکھتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے- کہ وہاں سے اللہ کتنی اچھی چیز ہے کیا سائننگ ہے کتنا اچھا کلر ہے کیا چمک رہا ہے- سائننگ والا ہے تو اس چیز کو دیکھ کے- ہماری نییت اور جب وہ اس کے اندر اماؤنٹ اماؤنٹ کو نہیں دیکھتے ہم- ہم دیکھتے ہیں صرف چیز کیا سائنگ ہے یار اج- ارے لگ جائے پیسہ وہ جب وہ چیز کو آن لائن کر دیتے ہیں- کئی بار تو کئی پروڈکٹ ایسے ہوتے ہیں آن لائن والے جن کے اندر جو ہے آن لائن پیمنٹ کے- کرنا پڑتا ہے اور کئی پیمنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم کو آڈر ملتا ہے تب ہم کو پیمنٹ دینا پڑتا ہے- ٹھیک ہے کئی بار کیا ہوتا ہے جب آڈر آڈر ہمارے پاس آتا ہے ٹھیک ہے اب آپ- آڈر دینے کوئی آیا تو آپ گیٹ کے باہر- کو پیمنٹ دو گے تو وہ اندر تھوڑی جائے گا آپ کے گھر پہ آپ گیٹ کے باہر تھوڑی کھول گے- پروڈکٹ کو کھولو گے تو اندر جا کر ٹھیک ٹھیک ہے اب وہ اندر جائینگی آپ کھولو گے- اور وہ دیکھ لے کے دیکھیں گے اپنی فیملی کے ساتھ تو وہ ہے بولیں گے یہ کیا آپ نے دیکھا تھا تو آپ کتنے سائنگ والا دیکہو امی امی جان دیکھو بھائی جان یہ کیا ہے یہ کتنا پرانا ہے دیکھیے کلر اڑ رہا ہے اس کا تو بھڈا کلر لگ رہا ہے تو جب جا کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اپنے ہاتھ رکھ کے سر پہ ارے اللہ ہے تو بھائی یہ کیا ہو گیا تو پھر دیکھیے اب وہ جن کا باہر جائے گا تو پیمنٹ تو وہ تو رکتا تھوڑی ہے جو آرڈر لے کے ایا وہ رکے گا کیا وہ تو پیمنٹ دیا اور سیدھا رفو چک کر
جی بھائی جان جی صحیح فرما رہے بھائی جان تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ٹائم کا بھی ہراسمنٹ ہوتا ہے منی بھی ویسٹیز ہوتی ہے نا اور کوالٹی کا بھی بڑی
جی صحیح فرمایا فرماؤ
جی اور چلو آف لائن بھی یہ ہوتا ہے بھائی جان ہم اپنی جاتے ہیں شاپ پہ دیکھتے ہیں جو چیز اچھی لگتی ہے
جی جی جی دیکھیے آف لائن کے انر بے شک آف لائن میں بھی الحمد للہ ماشاء اللہ آپ نے صح فرایا دیکھی آف لائن کی شاپنگ میں کیا ہوتا ہے آن لائن میں ایک مین بات تو یہ ہے کہ جو جس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا وہ کرتے ہیں لیکن وہ کرتے ہیں جب وہ ان کے پاس پروڈکٹ آتا ہے تو ان کو پتہ لگتا ہے کہ آن لائن شاپنگس بہتر نہیں ہے اس سے فیملی بھی من موٹا ہوتا ہے مانو کہ فیملی کے اندر بھی پاپا جان امی جان اور گھر والی بچے آپ نے بہت غلط پروڈکٹ منگایا اپ ب جان آپ غلط ہو آپ نے بہتغلط منگایا اتنا پیسہ خرچ کروا دیا آپ کوئی اچھا نہیں آیا سب دکھ ہی رہتا ہے آف لائن کے اندر فیملی کو لے کے جائیے الحمد للہ ساتھ میں تو فیملی کا بھی م
ہاں ان کا بھی من خوش ہو جاتا ہے اور اپنا بھی ہے نا اور ہم
فرمائیے
بئیورم میں بھی استے آف لائن پہ ہی زیادہ پرریفر کرتا ہوں بھائی مجھے آف لائن آن لائن پہ اتنا وہ نہیں ہے نہیں نہیں ایک دو بار ایک دو بار پروڈکٹ منگوائے مے بھائی ج نا اور وہ نہیں آیا جس میں
اچھا اچھا اچھا جی بالکل صحیح فرمائے دے گی ہم نے بھی جو ہے آن لائن جو ہے ہم نے جینس وغیرہ منگائی تھی الحمد للہ سوچ رہے تھے کہ ٹائم نہیں ہے شادی نزدیک ہے تو بولا کہ شادی میں بیس تھے ہم پروگرام کی تیاری وغیرہ کروا رہے تھے کہیں کارڈ وغیرہ بانٹنا شادی کے کہیں ملنے جلنے جانا رشتے داروں کے پاس دینا تو دیکھیے ہم نے سوچا آن لائن ہی منگا لیتے ہیں تو آن لائن جب ہم نے جینس وغیرہ منگائی ٹھیک ہے تب کیا ہوا جینس آ گئی تو ہم نے دیکھا اس کو کھول کے تو میں نے کہ یار گی تھا کلر کیسا کیا ہے اس کا کلر ہی سمجھ میں نا کلر تو بڑھیا بتا رکھا تھا اور یہ کھولا تو ایسا آیا ٹھیک ہے ہم نے پہن لیا چلو جیسا آیا ویسا اب کیا کریں اب لاسٹ ٹائم اب ایسے بھی نہیں کہ ہم کہیں جا کے خرید کے لے کےئے اتنا ٹائم ہے نہیں ٹائم بچانے کے چکر میں ت نے وہ ڈر منگایا تھا ٹھیک ہے اور اس کو پہن لیا اب پھر ہم نے اس کو آٹھ دن بعد واپس پہنا مطلب اس کو دھویا نا جب تو اس کا کلر کلر کا کلر اتر گیا پھر کیا بتیں لگ رہا تھا کہ وہ کوئی سفید پینٹ ہوتی ہے نا اس کوئی کلر ہوتا ہے رنگین اس میں ڈبوں کا نکال کے بس نوں نے پےیک کر دیا سبح کے
تو وہی نا دیکو آن لائن کا یہی دقت ہے کہ ہمیں یہ اس میں ٹائم کی بربادی ہے اور اس میں کچھ ہمیں صحیح پروڈکٹ نہیں ملتا ہے وہ ہمیں غلط پروڈکٹ بھیج دیتے ہیں جسے ہے نا اس کو ہم آئی یا بھی نہیں لگا سکتے ہیں وہ کیا چیز بھیج رہے ہیں کیا نہیں اب ہم نے ایک سامنے چیز لینی ہے دیکھ کے چیز لینی ہے کپڑے کو ہاتھ لگا کے کوالٹی چیک کر کے اچھے سے لینی ہے اس کا بھیاان الگ ہی مزہ ہے اور تھوڑا ہمارے نالج بھی ہمار گولی ج بھی ہڑتا تو اس سے ہمارا جانکاری بڑھتا ہے نالج بڑھتا ہے نا کوالٹی کیکہ ورائٹیاں دھ کے وہاں پہ
بیساک ویسخ دیکھیے دیکے بالکل صحیح فرمایا آپ نےو ف لن کے اندر کیا ہوتا ہے ہم جو بھی جاتے ہیں ہماری فیملی بھی خوش رہتی ہے ہمارے بچ یہ بھی خوش رہتا ہے دیکھیے انسان کے جیون میں کام کرنا ہی نہیں کہ ہمیشہ کام میں اتنا وتر ہے کہ ہم ہماری فیملی کو ٹم نہیں دے ہماری فیملی کو شاپنگ نہیں کر پائے آن لائن شاپنگ کے انر بس بھیچ ستے ہیں آن لائن مگا لو ہمارےاسٹائم نہیں ا آن لائن سے آپ جانتے ہو کتنا کیسی چیزیں آتی ہے آپ کیا آف لائن میں آپ شاپنگ کرو گے اپنی فیملی کو ساتھ میں لے کے جاؤ گے تو الحمد للہ آپ کی پوری فیملی آپ سے خوش رہے گی کہ ہمارے ہمارے ابو جان ہم وانے کے لیے گئے تو دیکے وہ بھی خوش ہوئیں گے ان کی اچھا سے وہ اچھے کپڑے دیکھیں گے اور ہم جو ہے دکاندار سے پوچھ بھی سکتے کہ سر بھائی صاحب بھائی جان جو ہے کپڑے کی کیا وارنٹی گارنٹی ہے اور کپڑے کا کوئی دقت تو نہیں ہے سائڈ افیکٹ تو نہیں ن ایسا نہیں ایک دو بار پہننے سے ہی کلر وغیرہ اٹ جائے تو ہم فیس ٹو فیس
ج
اچھے سےات کرتے ہیں دکاندار سے اچھے سے بات کر
بھائی جان یہ بھی ہے نا جس شاپ سے ہم کپڑے پرچیز کر رہے ہیں نا بھائی جانا تو اس شاپ والے کو ہم جا کے ہی بول ستے بھائی ج آپ سے ہی کپڑے کے گئے تھے کوالٹی اچھی نہیں ہے بھائی ج ن تو اگر وہ بولےا کہ میں چینج نہیں کرتا ہوں تو یہ ہوگا کہ اس کا قسمت خراب ہو جائے گ بھائی جان اس کو
بہ سر بہ سر بہ سر صحیح فرمائے دیکھیے ہاں ف بھائی
تو وہ بھائی جان تو آن لائن شاپنگ میں ہم کس کو جا کے بولیں گے اس کمپلیٹ کر سکتے ہیں وہ کمپنی کو اپ وہ پتا نہیں اس کو کہ صرف لیں گے نہیں لیں گے
جی جی جی کمپنی صرف مال مال دے رہی تھی آن لائن والی کمپنی کچھ بھی کرو کلر اڑے کچھ بھی کرو اس کو تو پیمنٹ سے مطلب ہے اور آف لائن کے اندر تو ہم پیمنٹ بھی کم کروا سکتے ہیں اور دکاندار سے جانکاری بھی ہو جاتی ہے اور دکاندار جو ہے پیسے بھی ا مطلب اگر جانکاری ہو جاتی ہے اس سے ویوہار وغیرہ بن جاتا ہے تو الحمد للہ ہم بھی کسٹمر جوڑتے ہیں پھر دکاندار بھی یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے کسٹمر ٹوٹے وہ تو چاہتا ہے یار یہ اگر میں اچھے رہ اچھے دام میں دوں گا اچھی چیز د گا تو یہ دورے دوسے کو کسٹمر کو ہمارے پس بھیجے گ ان کے رشتے دار ان کے پڑوسی وغیرہ کو ہمارے پس بھیجے گا تو ان کی دکانداری میں تو اضافہ ہوگا
جی بھائی جان جی صحیح صحیح ہممارے بالکل
تو دیکھیے ہم تو سب سے بیسٹ جو مانتے ہیں آف لائن شاپنگ جو ہے سب سے بیسٹ ہے دیکھیے بچے جب آف لائن شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو بچے شاپنگ کے علاوہ بھی بچوں کی کچھانے کی اچھا ہوتی ہے ا کرم وغیرہ آئس کرم وغیرہ یا جو بچے وہ خریداری سے بھی خوش شاپنگ سے بھی خوش پلس کھانے سے بھی خوش پھر وہ گھر جاتے ہیں تو اپنے پڑوسی کو ب جاتے اپنے یار دوستوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے اب ہمارے بل جان کے ساتھ شاپنگ کرنے گئے تھے ہمارے بلجان نے ہماری من پسند کے کپڑے دلائے ہیں اور جو ہے ہمیں اچھا کھلایا مزہ آ گیا تو دیکھیے خوش ہوتے ہیں وہ اور جو فیملی کے اندر جو مطلب منہ موڑنا ناراضگی وتیت کرنا تو وہ سب ناراضگیاں ختم ہو جاتی ہے
جی بھائی جان صحی فرما رہے ہو بھائی جان آپ
تو دیکھیے ہم تو آپ سے یہی رائے دیتے ہیں کہ ہمیں آف لائن شاپنگ کرے آن لائن پہ زیادہ فو کس
پنسیک آ کا بھی ایکسپئنس ہےیرا ایکسپرینس بھی ہے ایکسپرینس ہمیں دونوں لینے چاہیے آن لن بھی آف لائن کے نالج ہو چاہیے ہمیں بھائی جان اس چیز کے بارے میں جانکاری ہونی ضروری ہے
بالکل آن لائن کے اندر بھی ہم کو جانکاری اچھے سے ہونا ضروری ہے کمپنی کا اچھے سے
ن کی ہر پروڈکٹ ہی خراب نکلےچھ کمپیاں چلو اچھے بھی اچھے پروڈکٹ بھی آن لائن سیل کرتی ہے پر یہ ٹرسٹ بلڈ کرنے والے کے ٹرسٹ بلڈ کرنے والی بات ہے بس اگر آپ کو جچ جائے تو جچ جائے نہیں جچا تو پھر آپ کو نہیں جتے کاٹا اس نہیں ہوا
نہیں سب یہ سب چلو ان شاء اللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی آپ نے ہم آن لائن آف لائن شاپنگ کے بارے میں بتایا ماشا اللہ الحمد للہ ہمیں بہت اچھا لگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ
کم سلام بھائی جان ولیکم‌سلام
اللہ حافظ